ہلو
ہیلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام اڈم آپفی ہے
جی آپ ٹھیک ہیں
جی ملائکم آپ کیا کہہ رہے تھے
بس فون چلا رہی تھی چاہتیھی آپ
ٹھیک ہاں میں نے بھی ہے
چ ہٹ
اور کیا کر رہی تھی آپ دن بھر
ہ بس بیٹھی تھی میں کام کر رہی تھی اور بیٹھی تھی
صبح سے کیا کام کیا آپ نے
صفائی وغیرہ
وہ آ صفائی کرتی ہو‌ آپ
ہوں ہاں جلدی ج تھی نا یہیں پ کام لوگ کر رہے تھے ویکیوم سے اوپر
اوکے اچھی بات ہے آچل دیدی ابھی ادھر ہی ہے
نہ آ جلدی د وہ گئی سری نگر واپس
کب گئی اچھا ٹھیک م د نہیں
ہ
اور آپ کی امی ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک وہاں پہ سب ٹھیک ہے خوشی ٹھیک پریمی ماں ٹھیک
خوشی بھی ٹھیک ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک
اور ہ آپ کے پاپا کہاں گئے ہیں
وہ گیا ہیں میچ کھیل میں
ہاں میں نے بھی سونا وہ میچ کھیلنے گئے ہیں ان کا آج میچ تھا
یال یا
ہ آپ کیوں نہیں لی آپ کو بھی جانا تھا
میں کیا کرنی جاتی واں
آپ کو دیکھنا تھا نا آپ کے پتا شری کیسے کھیلتے ہیں ہاں بائی بھی کیا ہے
ہاں وہ بھی گیا ہے
ا بسے وہ کہاں گھر پہ رکتا
ہاں اور شکہ تو اس کے لیے وہ پہلے پہلے
ہاں آپ کی چھوٹی بہن ٹھیک ہے
ہاں
وہ کیا کر رہی ہے
وہ گی گادک کا
اوکے ٹھیک
ہاں
اور باقی بہن باقی سنا یہ
باقی کیا
آپ کو ویکیوم کرنا آتا جہ ویکیوم کرتی ہو
ہوں ہاں ویکسنگ کرنے میں جائے وہ تو ایزی ہے چلانا
سب مجھے لگ تو پتا نہیں آپ کا ہاتھ آ ے یہ نہیں
نہیں مجھے آتا ہے اج گھم نے گیا تھا
ب تو اچھی بات ہے پھر تو آپ ہمارے گھر پہ بھی کر سکتی ہو
ا مذدروں والا کاام
ہاں
ہا
اور کتنی گرمی ہے
بہت زیادہ
ہوں اور آپ لوگوں نے کیا سوچا اب ایکسکرشن جانے کے لیے ہم لوگوں نے پلان کیا تھا ہم لوگ بس پلانگ کر رہے ہیں ہم لوگ کبھی گائے
دہان ہمیں کام کرنا چاہیے جب کینسل کرنا ہی ہے تو ٹرپ منالی کے لیے بنا لے
نہیں منالی کا کیوں ہم یوروپ کا بناتے ہیں جب کینسل کرنا ہے تو یوروپ کا بناؤ
بنا لیتے ہیں ہم لوگ گا
اور باقی
باقی کیا وہاں پہ سب کو پتاہ ہے کہ جانا ہے کہ سنڈے کے دن جائیں گے
نہیں مجھے نہیں پتا ہے جانا ہے
ہم ہم کریں گے نا کنفرم سب گیے
سنمرگ جائیں گے
سون مرگ جا بٹ یاترا چل رہی ہے
پھر وہاں پے نہیں چھوڑیں گے ہمیں
پتہ نہیں چھوڑیں گے کی نہیں چھوڑیں گے
آپ اپنے ابدو سے بولنا پہلے کنفرم کرنا پھر ہم جائیں گے
ہاں کی اگر وہاں پے نہیں چھوڑیں گے تو کسی اور جگہ چلے جائیں گے
ہاں ہم پھر جائیں گے کہیں اور
ہاں
ہم جائیں گے پھر یہاں بانگس ویلی
ہاں بنگس ویلی ہی جائیں گے پھر
ہاں بنگس والے ہی جائیں گے
ہاں
آپ اپنے ابو کو بولنا
ہاں میں بولوں گی ان کو
او آنچلی آئے گی اس دن
ہاں اس کو آنا ہے نا پھر سے سیٹرڈے کے دن کرنے تو وہ آئے گی
اچھا ٹھیک ہے
ہاں
وہ صبح گیا یا ابھی
وہ گئی ڈیڑھ بجے
اچھا ٹھیک اس کی دوست بھی آئی تھی
ہاں
ان کو ساتھ ہی ہوتا ہے سینسس کی الگ الگ اچھا ٹھیک پھر اچھی بات ہے
ہاں
اگر ان کو ساتھ میں ہی ہوتی ہے
ہاں ہاں
ٹھیک ہے وہ ہر سٹرڈے آتی ہے
آ ہار سٹرڈے وہ پہلے آتی تھی پھر اس کے بعد اس کا ایگزام تھا تو اس وجہ سے نہیں آئی پھر وہ یے اب ان کو پھر اسے سٹارٹ ہوا اب شاید ان کو وہ جو نیکسٹ سیٹرڈے آنا ہے وہ شاید ان کو لاسٹ یے ہے
تو ٹھیک ہے اس کے ایگزام ہو گئے اسٹارٹ یا ختم ہو گئے
اس کے اگزامز ہوں گے ٹئونٹی جولائی سے اسٹارٹ
اوکے پھر ختم کب ہوں گے
ختم ہوں گے شاید آگست کے پہلے ہفتے میں
اچھا ٹھیک پھر اچھی بات ہے ادر وائز تو ہمیں اگست کی اگلی کیا بولتے اس کو اینڈنگ میں ہمیں لاسٹ میں ہمیں شادی ہے نا گھر پہ مجھے لگا اس کو اس کو اس بار مت بھی ایگزام ہی ہوگا مہندی رات سے پہلے ایک دن اس کا ایگزام ختم ہو جاتا ہے
آ ہاں کہانا صحیح ہے بتائی
ہاں چلو اچھی بات ہے اگر اس کا ایگزام اس بار جلدی ختم ہو رہا ہے
کیا کر رہی
اور آپ نے کی تھی اس سے بات ٹیلر سے کیا بولتے ہیں ہم کو کھال
ہاں اس کو ہم نے بولا اس نے بولا میں منڈے تک ان لوگوں کے کمیز شلوار تیار رکھوں گا
ہاں
پھر وہ آپ لے کے جانا وہ ہری بیگ فرائی کرے گا تو اس حساب سے پھر وہ کپڑے ڈالے گا اس کے پاس اگر اس کو پسند آئی اس لیے
ہاں ان نے سارا کچھ منڈے کو منڈے پہ ہی رکھا ہے ہارس بھائی کیا اتنے کام پینڈنگ ہے منڈے کو اب کل منڈے ہے
ہاں
ہمارا دلہا اب بھی رڑی ہی نہیں ہے
ہمم ابدولا فیل ہل مزدوری کرا ہے
ہ گلابی مزود ہی کرتا ہے اس کو بچارے کو اتنے کام پڑے ہیں اس کو بولتے ہیں نا کوئی کام وہ بہت ہیمندی کو کریں گے
اب پینڈنگ کام وہ منڈے کے کن ختم کرے گے
ہاں
ہاں ہاں ہاں
جی جی اور آپ نے آپ لوگوں نے لائے کبے شادی کے لیے
نہیں ابھی ہم نے نہیں لائے ہم تھیم کے حساب سے بول رہے ہیں نا مرون پہنیں گے تو وہ کانا ہے ہمیں
ٹھیک ہے
باقی سب کچھ گرین کلر کے ہی لگانے ہیں تو میرے پاس گرین کلر کا ایک فراک سلو رہا ہے
پڑھا تھا
تو میں بھی وہی لگا لوں گی
نہیں ہمیں محرون ہے ہم سب نے مرون لائے ہیں
ہاں آنشو دیوی کے پاس آلریڈی ایمار ون ہے بٹ میرے اھر رانو کے پاس نہیں ہے تو ہم دون کو لانا ہے
واہ
ہاں
ٹھیک ہے آپ کا بلاؤ گے آپ
ہ مینی دو کو اگزام ختم یا پھر پھر وہ نیکسٹ سیٹرڈے مت آئے گی فتلا آئے گی
اچھا ٹھیک اپنے بھائی نے لائے کپڑے
نہ اے بھی نہیں لایا
بو رہا تھا مجھے کر میں تو اب بستر بھی خھود ڈالتا ہوں اب میں کام دو تین کرتا ہوں خود بولا نہیں تم کہاں کرتے ہو تم تو بات روم میں جنا کا کھد جاتے ہو
ہاں بستر بھی کتنا ڈالنا پڑتا ہے اس کو
ہاں
بستر بھی کتنا ڈالنا پڑتا ہے اس کو اپنا ڈالتا ہے وہ بھی پھر بیڈ پہ کتنا ہی اس پر ڈالنا ہے اوپر کا
اوپر کی رضائ بس
بس ٹھیک ہاں بالکل
ہاں بول رہا تھا نا کل مجھے اب تو میں خود بول رہا تھا نہیں مجھے تو کام سیکھنا ہے پھر میں مجھے اپنی وائف کی ہیلپ دی ہیلپ بھی کرنی ہے بولا ہاں تم تو بہن تم تو بہنوں
خدا بہنوں کی قدر نہیں ہوتی لوگوں کو پھر بیویوں کی مدد کرتے ہیں لوگ
ہاں برا تو نہیں مجھے تو سیکھنا ہے کام فھروی اپنی بیوی کی ہیلپ کر منا ہ بے کی بی مدد کرتے جو آب تم اپمی بیوی کی کرو گے بولا نہیں نہیں
ٹیک ہو
ہاں میں نے اس کو بولا بولا نہیں نہیں میں تو سیکھوں گا اب تو مجھے سیکھنا ہے یے سب پھر تم لوگ بولو گے شادی کے بعد یے بیوی کا یے یے بیوی کی ہیلپ کرتا ہے یے کرتا ہے اس لیے میں پہلے ہاں اس لیے میں پہلے ہی سیکھوں گا
ہاں ماری
اب وہ کہا اچھا ٹھیک ہو آمم میں نے بولا تم تو بس باتھ روم میں جتنا خود جاتے ہو باقی تو تمہارا سارا کم ہو جاتا ہے وہ بولا مجھے یہی باتی مت کر آتے فون پے مت بولو یے سب باتیں یے سب یے سب بات ہے مت بولو فون پے یے کیا بول رہی ہو تم
اور کیا
ہاں ہاں ہاں ابھئی آ ہاں ادا ادا چلو اوکے بائے
اللہ حافظ مجھے کام ہے اب
کے اللہ حافظ اللہ حافظ
اللہ حافظ